السلام علیکم
سلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بالکل ٹھیک پر میں سب ٹھیک ہے
تو سب ٹھیک ہے
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا
اور کیا ہو کر رہے
کچھ نہیں ایسیے بیٹھی تھی میں نے سوچا آپ کو کال کروں بات کریں گے
کے دن بھر غیاب تھی
میں وہ بزی تھی ک ایگزام ہے نا میرا پرس لیے پڑ رہی تھی تھوڑا بہت
ٹھیک ٹھیک
ہ اور ٹھیک ہو میری یاد ہی نہیں یاد ہے آپ کو
م جر ہال نہیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں مجھے تھا نا بچوں کا ایگزام
ہاں
تو ان کو پڑھانا تھا اسکول چھوڑنا تھا فک کرنا تھا
ہاں وہ بات بھی ہے دن مر کام ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ بزی ہوتے ہیں اور ہو گیا ختم ان کا ایگزام ہو گیا ختم ان کو
بس ہونے والا ہے
اچھا ٹھیک کیسے ہوئے پیپرس
انک اچھے پے بالکل
اچھا ٹھیک اور سمر بریک کچھنا
کس کا
سمر نا سمر بریک
انیس سمجھ نہیں تھا مطلب ایگزام ختم ہونے تھا اس کے بعد انشاء اللہ سنیں گے
اچھا ٹھیک اچھا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں بہت گرمی بھی ہے نا
گرمی اتنی نہیں ہے بس مطلب تھوڑے ریسٹ ملنا چاہیے بچوں بود جیسے و انٹر میں ملتا ہے ویسے س مت میں بھی ملنا چاہیے
ہوتی ہوں نا تو زیادہ نہیں لگتا ہے مگر جب میں جاتی ہوں نا کہیں جب کام ہوتا ہے ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان کو تب احساس ہوتا ہے کہ باہر کتنی گرمی ہے
گرمی ہے بٹ اتنی بھی نہیں اس کو تو شام کو روز موسم چینج ہوتا ہے
تو ہوتا ہی یہ
اب اگر ہم بچوں کو کہیں رہیں گے کہ یہ گرمی ہے وہ یہ مطلب وہ اسی بات کو پکڑ کے پھر اسکول ج نہیں بھی جائیں گے اس میںے میں کہہ رہی ہوں کہ سامر ویک ہو جائیں گی اس کے بعد پھر گھر پہ آرام ہے سیںے بچ بچارے
ہاں پھر کہیں گھومنے جانا کیونکہ بچے دن بھر پڑھائی ٹیوشن درز گاہ جاتے ہیں
ہاں انشاء اللہ جائیں گی
ہاں ج ہن اور گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کو ہسبینڈ ٹھیک ہے
اچھے سےے سب ٹھیک
اچھا ٹھیک اور آج کیا پکایا شام کے لیے
آج ہم نے یخنی بنائی
اچھا بہتے بہت اچھا اچھی لگتی ہے یہینی
ہاں مجھے یخنی پسند ہے یخنی اور کاٹے ہوئے پیاز نیمبو ڈال کے
ہاں بہت اس کو وہ یہ ہوتی ہے نا مطلب واازوان میں بھی وہ وہ والی چٹی پیاز اور نیمو نیمبو ڈال
مججے ل چٹنی بنانی ہوتی ہے وہ پیاز بانی
ہاں بہت اچھا
مجھے بھی ویسے پیاز کاٹنے ہیں اورک اتنا میں سمارٹ نہیں ہوں اس میں مطلب پیاز کاٹنے میں لیکن چٹنی ویسی ہی بناتی ہوں
ہاں اس میں بہت مزہ ہوتا ہے اور وہ والنیٹس کی بھی ہوتی ہے بہت
ہاں بول مجھے بول س کی پسند نہیں ہے کیونکہ وہ میچ بھی ہوتی ہے
ہاں وہ زیادہ ان میں مطلب اگر انسان دردر وہ کوٹے گا نا پھر اچھا ہوتا ہے مگر وہ زیادہ پیسٹ بناتے ہیں اس میں
پیسٹ نہیں بناتے ہیں مطلب اس کو وہ مٹھا اس لیے بنتی ہے اس میں چینی ڈالتے ہیں جوئیے ہوتے ہاں ہمارے گھر پہ بہت باریا تھا نا بضو بہت بس ہمیں پتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں وہ وہ کیوں نہیں ڈالتے ہیں
اچھا ٹھیک تب جا کے اس کو تھوڑی سی مٹھاس ہوتی تی ہے
پچھلی بار جب یہاں انہوں نے گھر پہ بنائی ہم نے کہا ان اس سے بہتر تھا ہم خود بھی بنا دو انہوں نے بولا کیوں تو ہم نے ان کو بولا کہ آپ اس میں چینی ڈال دو اس نے بولا کہ چینی کا ڈبہ دو میں دیکھ رہی ہوں
اچھا ٹھیک
نہیں بولا کہ ہم اس میں چینی ڈالنی ہے میں دیک چینی کا ڈالا نا
ہاں
ان میں بولو کیا ہو م چینی کیوں ڈالی ہمیں دیک ہی پسند ہے
اچھا ٹھیک ہاں اب مجھی سمجھے وہ ات ن میٹھی گہند
ٹی ڈالتے ہیں فی الحال نے ہم کو کہا ہمیں تییک ہی پسند
ہاں
چنی گئی تھی پھر ہم نے نہیں کھائی لیکن بہت سا ان نے کھائی میں نے نہیں کھائی میں نہیں کھاتا ت میٹھی والی
ہاں پھر تو مہمانوں کو تو پسند آتی ہی ہے
ہاں تو ہا نہیں کوپسند نہیں
ہاں میں بھی کھا لیتی ہوں پر مجھے نہیں پتا تھا اس میں یہ چینی ڈالتے ہیں
ہاں کچھ ہی نہیں ڈالتے ہیں
اور اور مجھے یہ نا یخنی بہت پسند ہے
ج م بھی ہ کے کھاؤ گی نا تب وہ ہی مزہ آئے گا
ہاں تم کو اچھا بناتی ہو
میں نے پرسوں کیا کر آلو بنائے تھ ج میں تھوڑا جا تھوڑا سا کھانا بنات ہیں اس میں کتنا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے
ہاں
تو میں نے پچھلی بار بنا پیاز و دلو تو شام کو بنا میں نے نو بجے
ہاں
ٹیسٹ وہ میں نہیں کھا رکتی تھی کیونکہ میں بیمار تھی نا تو میں نے نہیں ہ لیکن صاحب نے بولا اس میں کتنا ٹیسٹ ہوا ہے وہ تو ایک ہی ٹائم میں ختم ہو گیا پھر اور ایک بار بنائی تھی وہ مجے
اچا ہاں وہ مجھے بہت پسند ہے میری مما بھی بہت اچھی بناتی
تو میں نے جب وہ بنائی تو اس میں بھی مزہ آیا تو وہ بھی تھوڑی سی ہی تھی
ہوں تم پھر اچھا بناتی ہو کھانا
پھر جب ہم نے بنائی نا بہت سارا بنایا نا جتنا ہم نے پچھلی بار بنایا تھا نا ایک ترن اتنا آج ہم نے پھینک دیا
کیوں
وہ خراب ہو گیا تھا پت نہیں ہماری فریج میں کھانا خراب ہو جاتا
اس کو دیکھنا تھا اس کو مطلب وہ جو اسپیڈ کہ نا وہ وہ مت کام ہوگا
ما کس ٹھیک ہے لیکن شاید اس کی یہ نا اسپیڈ لو پہ رہ گئی تھی
اچھا ٹھیک وہی تو میں بول رہی ہوں اسپیڈ کو ہائی پہ رکھو
تو آپ ہم نے وہ ون آ فریج جو ہے وہ ون آر فریج بند ہی رکھیں گے
اچھا ٹھیک
فریج ہے اوپر والا جو بڑا والا فریج ہوتا ہے ہوتا ہے تو ہم نے وہی اسٹارٹ کیا آ پھر جب سے کریں گے تو اس کہ بس وہوگ دوئےیں گی
ہاں
بس چا تو سونے کے بعد میں دو رہے
ار اب کب پینین ہے اپ شام کو آٹھ بجے پیؤ گے
ہاں ہم تو آٹھ بجے پیتے ہیں
ہاں ابھی تو گرمی ہی ہے انسان لیٹ ہی پیتا ہے
ہم ونٹرز مطلب ہم اس میں بھی ونٹرز میں چھ بجے پیتے ہیں
ہاں مما نے چاہ تھی
اگر کی پپ نے بھی چائے
نہیں میں نے ہاں اس نے دی ہم نے بنائی میری ماما نے پی بھی مگر میں مجھے دی میں نے بولا نہیں میں نہیں پیوںں گی ابھی میں بعد میں پیوںں گی
کی
کہ میں نے ابھی کچھ کھایا ہاں گریبس کھائے میں نے
اچ ٹھیک میں نےکل جا آ ب بنایا ن
ہوں
وہ مطلب ہم تھالی پہ ڈالتے ہیں نا
ہاں اس کو پھر رکھتے ہیں فین کے نیچے یا فریج میں
وین کے نیچے رکھتے ہیں
ہاں
وہ ایک تھالی تو انہوں نے کھائی مارانی
اچھا ٹھیک وہ کیسے بنایا ذرا اس کی ریمیڈی بولو
مطلب
ا
تو
آپ نے آم لیے اس کو مطلب اس پلب نکالا
پچس
ہاں
تو چھیل کے اس کو مکسر میں ڈالا چٹ کے پھر اس کو پہلے اس نے کیی ڈالی مکسر میں اس کو گرائنڈ کیا
ہوں
تو چینی کو گرائنڈ کر کے پھر ہم نے اس کو گرائنڈ کیا آم کو گرائنڈ کیا
ٹھیک
تو آم کے بعد پھر ہم نے اس ایک کڑھائی لی
ہاں
کڑائی میں آم کو فرائی کرنا ہے ونییگر اور لیمن ایڈ کرنا ہے
اچھا ٹھیک
اس کے بعد اس کو تھوڑا فرائی کرنا جب تک وہ گاڈ کی ہوتی ہے نا جب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی بہات ہو جاتی ہے جب ہم اس کو مکسر میں یہ نا فرائی کرتے ہیں
اچھا ٹھیک پھر کیا کیا پھر وہاں اس سے کڑھائی سے نکالا اور اس پلیٹ میں اچھا جییک
ہاں
پھر کتنے ٹائم مطلب یہ نا فین کنی چی کنا ائم تک را
ہمندے تو ک اس کو بنایا وہ تو فن کے نیچے ہی ہے تب سے
اچھا ٹھیک اب تو بول ریو ہیا نہیں کھایا
مینے اور ماریا نے کھایا انہوں نے ایسے مطلب اس کو کچا ہی اٹھایا وہ ابھی ویسے رول میں نہیں اٹھ رہا تھا انوں نے وہ کچا بھی اوٹھا ہاںاں
اس کو مزہ ہوگا اس لیے کھایا ہوگا
ہاں اس میں مزا ہوتا مجھے ماما کو اتنا پسند تھا وہ میرا بنایا ہوا آم پاپڑ وہ نہیں کھاتی ہے ویسے کوئی بھی یہ
باہر کا نہیں اچھا ٹھیک
کہ گھر کا وہ میرا بناائے ہ آپ باپر خالی یک
اچ کو پسند ہوگا
پا وہ ہوتا تھا نا کھٹا کھٹا
ہ اور گھر میں ہوتا ہے ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے گندا وہ یہ
ہ ہم بہت مے بھی لاتے ہیں اب لیکن گھر پہ بہت اچھا بنتا ہے
ہاں اور مطلب بہت بنتا ہے انسان سب کھا لیتے ہیں پھر
تم بھی کبھی ٹرائی کرنا
کروں گی میں کروں گی ٹرائی
اچھا س میں ک تھا نا بس یہی بنوناا
ہاں ہاں میں کروں گی ٹرائی پھر اگر مجھے کہیں بھول بھی گیا تو میں آپ کو فون کروں گی
آج فون کرنے کی کیا ضرورت ہے آج تو فون پہ سب کچھ نکلتا ہے
پھر بھی میں آپ ہی کو فون کروں گی
ہاں کی لیکن اس پہ الگ الگ کی ریسیپی نکلتی ہے
ہاں میں نے اور ریڈی دےھائیس پے
ہوں
مطلب اس میں اس نے ڈالا جو بہم پیزا میں ڈالتے نا وہ اورگ نو
نہیں نہیں میں نہیں ڈالنا گغل کی نہیں کرنا
ہاں پر میں نے ریسیپی دیکھی ہے بہت ٹائم پہلے مگر میں نے آج تک ٹرائی نہیں کیا ہے آج تک نہیں بنایا ہے میں نے
کام ہے اللہ حافظ
شوکے اللہ حافظ